سلام وعلیکم م بھائی اور بھائی جان آپ کے ابو جان سب خیرت
ہاں بھائی جان سبھی خیریت سے آپ
اور بتائیے ہاں خریت بھائی جان اور بتائیے
بائی جان گھر میں خیریت سے آپ کے
سب خیریت ہیے بھائی جان آپ اس سے ملاقات کئی دن ہو گئے ملاقات کرنے کی نہیں سوچ رہے بھ جان
ہاں بھائی جان ملاقات بھی کریں گے تو بھائی جان میں کہہ رہا تھا آپ نیند سے اٹھے
بھائ جان ابھی اٹھتے جا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی
ہاں بھائی جان تو ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
بھ جان اب صبح ہی صبح کے آ ہے کہ دودھ کا دو گلاس پی لے اور ابھی کچھ نہیں ابھی کھانا تو بنے گا
ہاں بھاجن چ چلو اچھی بات ہے تو میں بھی اب میں بھی صبح سویرے چھ بجے اٹھا واک وااک پہ گیا تو وہاں سے آ کے میں نے بھی دودھ ہی پی لیا ہم دونوں نے اچھی کام کی ہیں ایک ساتھ تو میں ابھی بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ حاصل کچھ تعلیم کچھ نالج حاصل کی جائے تو مطلب کہ میں اپنے ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ کہ آج کل اس مطلب کہ ہمارے ملک میں کتنی ساری بےروزگاری چل رہی ہے تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا ہاں بھائی جان تو امپلائمنٹ یا ہم بے روزگاری بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جب کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہو اس کے پاس ایک لزبی ہو لیکن پھر بھی اس کو جاب نہ ملے آج کے ٹائم میں بے روزگار صرف ایک انسان کی پرابلم نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی اور کنٹری کی پرابلم بن چکی ہے لکہ آج ہر سال ہزاروں اسٹوڈینٹ اسکول کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کر پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں سب لوگ مطلب کہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو اچھی جاب ملے گی اور وہ اپنی فیملی کا سپ مطلب کہ کریں گے لیکن ہر انسان مطلب کہ ہر کسی کے کو جاب نہیں ملتی تو اسی وجہ سے مطلب کہ بہت سے ینگ لوگ بےروزگاری کا سامنا کرتے ہیں تو بائی جان میرے میں اسی پہ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں
کیا بایی جان
میں اسی کے اسی بے روزگاری پہ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں
بالکل بھائی جان بالکل بھائی جان بھائی جان جیسا کہ آپ نے فرمایا گ بے روزگاریاری جو لوگ ہیں وہ اپنے سمے کو ورت کر رہے ہیں اور ان کو کام اپنے اپلبد نہیں ہو رہا ہے وہ گھر ہی بیٹھے ہے تو ہاں بالکل تو آپ بھائی جان صحیح فرما رہے ہو کہ آپ نے فرما کہ اپنے دیش میں کتنی دن پرتی دن بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس کا کیا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو کام سرکار اپلبدھ نہیں کرا رہی ہے تو آپ نے جیسے لوگ دیکھا ہوا کہ لوگ گھر پہ بت کام کرتے رہتے تو اس سے بڑھیا کچھ کام دھندا کرے تو ٹھیک ٹھاک رہے گا تو آپ نے فرمایا اگر لوگ کام کے لیے جاتے پر کام نہیں ملتا اس کے انیکوں کارن ہے کا کیا کنا ہے کہ سرک بےزاری مطلب سرکار فیکٹریوں میں کام اتنا نکال نہیں رہی ہے اور ویکنسی بھی اتنی کم نکال رہی ہے ج آپ نے آج تو دیکھا ہوگا کہ سرار کتنی کم ویکینسی نکالتی ہے اس سے لوگ بوزگار کہتے ہیں اگر سرار اچھی ویکینسی نکالے گی بھرتی نکالے گی تو اسی کہ لوگ پڑھ لکھ کے اپنی اچھی اچھے استر پر ف ملے گا تو اس سے کیا کہ فبرری ختم ہوئے گی اور بھائی جان آپ فرمائیں گے
ہاں بھائین جان تو یہ جو بے روزگاری ہے نا مطلب کہ اس کے بہت ہی سارے مطلب کہ ریزنس ہوتے ہیں ہالائک جس سے ہم اس کا سامنا کرتے ہیں تو سب سے پہلا ریزن ہے جابس کی کمی مطلب کہ بہت سی کمپنیز اور آفسز میں اتنی و ویکینسیز یا اتنی سیٹیں نہیں ہوتی تو جتیں لوگ جاب ڈھونڈ مطلب کہ جن میں لوگ فٹ ہو سکیں تو مطلب کہ جتنے لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اتنی ساری جگہ نہیں ہوتی تو مطلب کہ کام کرنے کی جگہ تو دوسرے ریزنس ہے مطلب کہ پاپولیشن کا تیزی سے بڑھا آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں کتنی تیزی سے ہم یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے جب مطلب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو جابس کے لیے مطلب کمپنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے مطلب کہ پھر جاب حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہاں بھائی
بیروزاری کا بوزاری کی سمسیا کے مک کانڈ میں بڑھتی مطلب سب سے کیا ب بڑھنے کا سب سے ڑ یہی ہے کہ جنسن کیا بڑ رہی ہے جنسن کیا بڑھ رہی تو اس سے کیا کہ شکچھا اور ادیوگوں کی مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے آپ نے دھا ہوگا جن سنکھیا بڑھ رہی ہے تو شکھا بہت ادھک مہنگی ہو گئی ہے اور ادیگوں کو بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو جویک تکنیک ہے ان کی وکاس نہیں ہو رہا ہے اور اس کے انیکوں کارن جیسے آپ نے دیکھا تب اس کایک کارن ہے تب دی جنسنکھیا ورد بھی اس سے کیاگاراروں میں شامل ہونے والےاہ جیسے جو اپنے وواہ ہوتے ہیں اس میں کاریابل میں شامل ہوتے ہیں کہ روزگار کی سم روزگار کم ہو رہا ہے اور جن سنکھیا ادھک ہو رہی ہے اس کے انیکوں اس کا ایک یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ جن سنکھیا بڑھنے کا بھائی جان
ہاں بھائی چان تو بھائی جان تیسرا ریزن بھی ہے اس کا جو میں نے ابھی ابھی ابھی سوچ لیا ہے تو سکلس کی کمی مطلب کہ صرف ڈگری ہونا کافی نہیں ہوتا میرے بھائی آج کمپنیز کومنکیشن سکلز کمپوٹر نالج ٹیم ورک اور پرابلم سالونگ سکلز بھی لگ کے دیکھتی ہیں اگر کسی کے پاس یہ اسکلس نہ ہو تو جاب ملنا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایک اور وجہ بھی ہے ایکسپریئنس کی ڈیمانڈ بہت سی کمپنی فریشرس کو جاب دینے کے بجائے ایکسپییرئنس لوگوں کو پریفر کرتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھر کام میں زیادہ فائدہ ملتا ہے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو تو لیکن جب کسی کو پہلی جاب ہی نہ ملے ملے گی تو ایکسپییرئنس کیسے آئے گا یہ تو سوچ والی بات ہے یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے مطلب کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں جبھی ہم کسی کو جاب پہلیں گے تبھی اس کو ایکسپیریئنس آئے گا بے روزگاری کے مطلب کہ بوری بہت ہی برے افیکٹس ہوتے ہیں جب کسی کے پاس جاب نہیں ہوتی تو اس کی انکم نہیں ہوتی گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے مطلب کہ کیا لوگ اسٹریسز ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنا کانفیڈنس بھی لوز کر دیتے ہیں جو اسی کو لے کر پھر کچھ لوگ انا اپتنا ٹینشن میں چلے جاتے ہیں وہ اپنی وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہے نا
ہاں بھائی نب صحیح پر ہمارے اس کا ایک کانڈ بھی اور کیا ہے کہ جو اپنی ایک شکچھا پرنالی اس میں کیا ہے جو لوگ ڈگریاں کر اور ڈگریاں کرنے کے بعد آپ کو کچھ کچھ بھی جاب نہیں ملتی ہے تو اس کا کیا ہے اپنی سرار ہے وہ بھی ایک سسٹم بنایا ڈگری کرنے کے بعد لووں کو جاب اپلبدھ کرائی جائے تو میں اپنی شکھا پرنالی بھی بہت غلط ہے اس سے کیا ہے کہ جو آنے والی نس میں ان کو ڈگری کر تو لیتی ہے پڑھ لیتی ہے پر وہ آپ مطلب ایک طرح سے سچھا ہے وہ رٹنے کی رٹنے کی اچھا وہ ہے ٹویلھ ٹویلھ کے بع بی اے بی کے بعد ایم ایس سی تو اس سے کیا ہے کہ ان کو ڈگری تو ڈگری تو بہت ساری کر لی پر روزگار کچھ نہیں مل رہا ہے اور اس کا ایک بھی وہ ک اور بھی اس کا مطلب جو کوشل ہے اپنا ہے یوؤں کو نئی نئی تکنیک سکھائی جائے مطلب جو آج کل یا وائیکل وغیرہ ان کی یواؤں کو تکنیک سکھایا جا ہے اور ان میں اکوں پرار کی جاب اپلبد کرائی جائے تو میرے حساب سے سرار کو شکچھا نیتی بدلنی چاہیے مطلب کچھ شکچھا میں ایے ایسے کو قدم رکھنی چاہیے جیسے لوگ آگیں گ جا کے بگا نہارو اپ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کر سکے تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی جان باری بہت دن دن پر دن بڑھتی ج رہی ہے بھ
ہاں بھائی جان یہ تو بہت ہی صح بات ہے مطلب کیا ہمیں بھی سوچنا اگر کسی جو کوئی ملک ہوتا ہے اس میں زیادہ بے روزگاری ہو جاتی ہے تو اس کی اکناممی بھی ویک ہو جاتی ہے جیسے ہم آج کل اپنے ہی دیش میں دیکھ رہے ہیں مطلب کہ بہت ہی مہنگائی بڑھ رہی بڑھ رہی ہے تو اس کا ریزن وہی ہے تو کرائم ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے مطلب کہ پھر چوری چپاری کرتے ہیں لوگ جب وہ بے روزگار ہوتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں پیسوں کے لیے تو غریبی بڑھ سک بڑھ سکتی ہے اس سے م بے روزگاری سے ڈیولپمنٹ کی اسپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے ہاں بھائی جان تو اب سوال یہ ہے کہ اس پروابلم کا سولوشن کیا ہے آپ کو لگتا ہے مطلب کہ کسی اس پرابلم کا کوئی ملکہ ٹھوس وہ بھی ہے جس سے یہ ہم اس کو ختم کر سکیں اس بے روزگاری کو
ہاں بھائییا ن اس کے ایکوں پرکار کے ایسے سولوشن ہیں میرے حساب سے سب سے سب سے زیادہ مطلب سرک کو سب سے پہلے اپنی شکچھا سدار کرنا چاہیے آج کل آپ نے دیکھ آپ نے آج کل دیکا ہوا لوگ مطلب ونش سے لے کے ٹویلتھ تک پڑھتے ہیں اور وہ کتابیں کہیں کام نہیں آتی ہے کہ ان کا اپنے روزگار میں کہیں کام نہیں آتا اگر آپ کی سرکاری جاب لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگ رہی تو وہ کتابیں کہیں کام نہیں آتی سرکار کو ایک ایسی ایسی شکھا نیتی کرنی چاہیے جس سے مطلب اس میں ایسا کوئی ٹیکنی مطلب ایسی کوئی مشین پارٹ نہیں ایسی کوئی ایسی چیز سکھانی چاہیے جیسے لوگوں کو اپنے برک میں اپنے آگے جا کے مشین اپنے مشینوں میں آگے جا کے فیکٹریوں میں کام آئے تو اس سے کیا کہ اگر لوگ جاگروک تو ہوئیں گے تو وہ اور ہمیں لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے کہ مطلب کم سے کم جہاں لوگوں کو جاگروک کرنا چاہیے کہ مطلب کم سے کم جنسنکھیا ودی پہ بھی دھیان دین چاہیے جن سنکھیا کو ودھھی کم کرنی چاہیے مطلب سر سرکار نے جو چلایا کہ ہم دو ہمارے دو اس پہ بھی قدم اٹھانے چاہیے اور بھی انیک پرکار کے بھائیان اور بھی انیک پرکار کے سجاو ہیں
ہاں بجان تو مطلب کہ میں میں کہنا چاہوں گا کہ ب کہ اس سے کیا کیسے ہم اس کو دور بگا سکتے ہیں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پہ تو سب سے پہلے یہ جو ہماری سرکار ہے نا اس کو نئی انڈسٹریز اور نئے بزنسس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ جابس مطلب کہ مل سکے جگہ خالی ہو سکے جابس کے لیے تو لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکیں دوسرا مطلب کہ اسکولز اور کالجز میں پریکٹیکل اسکلز اور ووکیشنل ٹریننگ پر زیادہ دھیان دینا چاہے صرف کتابوں سے نہیں جو آپ نے ابھی ابھی کہا بلکہی ریئل لائف سکلز بھی سکھانی چاہی ینگ لوگوں کو بھی صرف گورمنٹ جابس کا ویٹ نہ کر کا انتظار نہ کرنا چاہیے انہیں اپنی اسکلز امپرو کرنی چاہیے کمپیوٹر اور انگلش سیکھنا چاہیے آن لائن کورسز کرنے چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اپنا مطلب کہ چھوٹا سا بزنس یا فری لینسنگ بھی اسٹارٹ کرنی چاہیے ہمیں مطلب کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اگر پہلی بار جاب نہ ملے تو ہمت نہیں ہارنی چاہے میرے بھائی یہ دھیان میں رکھنا محنت اور پیشنس اور لرننگ سے ایک دن ضرور مطکہ س سیس ملتی ہے ہمیں ضرور سکسیس مل ج جائے گی تو جیسے کہ کہتے ہیں محنت کا فھل میٹھا ہوتا ہے اور جہاں چاہا وہاں رہا ہے نا
بالکل آپ صحیح صحیح پرمارے بھائی جان بدل کے بے روزائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پرتی جاگروک ہونا پڑے گا سب سے روری آپ کو اپنے آپ کو کو خود کو جاگروک کرنا پڑےا
سرار کو نئی سرکار کو نئی نئی مطلب تکنیک نکالنی چاہیے جس سے نئی نئی فیکٹریاں کھولنی چاہیے اس سے کیا کہ لووں کو روزگار ملے گ آپ بالکل صحی فرا رہے ہو بائی جان
ہاں بھجن تو اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ب روزگاری اک سیریس پررابلم ہے لیکن اس کا سوچ ن بھی ممکن ہے گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ہم سب کو مل کر اس پرابلم کو کم کرنا ہوگا اگر ہم اپنی سکلس کو کو امپروو کریں محنت کریں اور نئی اپرچونیٹی نئے موقعوں کے لیے مطلب کہ تیار ہو تو ہم اپنا فیوچر برائٹ بنا سکتے ہیں ہے نا
بالکل بھائی جان صحی پرم ہے بھائی جان بالکل میں تو آپ یہی کہوں گا کہ آپ جاگروک ہو اور اپنے سمج کو جاگروک کرے اور اپنے آنے اگر ہم اس خود جائیں گے بہت ہی اچھا رہ بالکل بالکل السلام علیکم وم السلام علیکم خدا حافظ